السلام علیکم وورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ بتائیے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
بس شکر بھائی بہن ٹھیک ہے آپ
ہاں شکر اللہ کا
کیا کر رہے ہیں آپ ابھی
میں بس یہی بیٹھا تھا
ٹھیک ہے تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا بس شکر بیٹھا ہی تھا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا جیسے ہماری ماحولیاتی آلودگی کے ریلیٹڈ
تو آپ سے میرا ایک سوال رہے گا کہ جو فضائلی آلودگی کے انسانی صحت پر کیا اثرات ہیں جیسے کہ ہمارے آس پاس آلودگی رہتی ہے م ایئر پولیوشن بھی جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں انسان کی صحت پر
جی اس پولوشن کی ہماری سب سے صحت اور سب سے بڑا جو نقصان وہ ہے کہ ہماری طبیعت خراب جاتی ہے آج کل اگر آپ دیکھیں گے آج کل ہر ایک ای نوجوانوں میں بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو چکی ہے جیسے کہ جیسے کہ آج کل کینسر کی بیماریاں عام ہو چکی ہے
وہ اس سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی آلودگی ہے آج کل کے ہمارے ماحول میں جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے اس سے ہمارا صحت خراب ہو جاتا ہے
جی جی جی تو اس کو ہم اگر ہم چاہیں تو فضائل آلودگی کو قابو پانے کے طریقے بھی بہت ہیں جی آپ سہمت کرتے ہیں سہمتی رکھتے ہیں میری بات سے
کیا ہے آلودگی کو قابو میں کرنے کی
جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو گاڑیاں ہے گاڑیوں کا کم استعمال کیا جائے اور عوامی ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جائے تو اس سے بہت کم آلودگی ہو سکتی ہے اور جو کچرا رہتا ہے پلاسٹک جلانے سے پلاسٹک جلانے سے جو دھواں وغیرہ جاتا ہے اگر ہم اس پہ بھی تھوڑی یہ روک لگا ہے تو اس سے بھی ہوائی آلودگی بہت کم ہو جائے گی یا دیکھا جائے لوگوں میں جو فضائلی آلودگی کے نقصانات کے بارے میں آگاہ پیدا کیا جائے اگر مطلب ان کو بتایا جائے کہ اگر ہم یہ جو آلود کی پھیلا رہے ہیں اس سے انسانی صحت پہ کیا کیا نقصانات رہتے ہیں
جی آپ سے بالکل صحی فرما رہے ہے آلودگی کو کا بک کرنے میں سب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے ہمیں آلودگی نہیں پھیلانی چاہیے جو ہم اپنے ماحول میں آلودگی پھیلا رہے ہیں جیسے کہ ہم گھروں کے باہر کچھ کوڑا کچرا ڈالتے ہیں بجائے ہم اس کا ہم اس کو صحیح جگہ پہ ڈالے ہم سڑک پہ ڈالتے ہم گھر کا کوڑا نکالتے باہر سڑک پ ڈالتا ہے جس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے جس سے کئی ساری بیماریاں بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے
جی جی تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ اگر فضائلی آلودگی رہتی ہے تو ہماری جو خاندان کے لوگ ہیں وہ کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں جیسے کہ ان کا کیا روگ دان رہے گا اس میں کہ یہ کم ہو جائے
سب سے پہلا جو ہم قدم اٹھا سکتے کہ ہم جو گھر سے کوڑا کچرا نکالتے ہے باہر وہ ہم باہر سڑکوں پہ نہ ڈالے صبح آتے ہیں کوٹرا کچرا اٹھانے والے ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ کوڑا کچرا وہ اس کا صحیح استعمال کر سے ہی جگہ پھینکتے ہیں ہمیں سڑکوں پہ کوڑا کشا نہیں پھینک پ ہے دوسری دوسرا جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑیاں کم استعمال کر سکتے ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگائے تاکہ ہوا صاف
یا عوامی ٹرانسپورٹ یا سائیکل کا استعمال کریں
جی ہاں یہ آج کل عوامی ٹرانسپورٹ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہر ایک گھر میں آپ اگر دیکھیں گے ہر ایک گھر میں یہاں پر دو دو تین تین گاڑیاں ہوتی ہے وہ اگر گھر سے ایک گھر سے ایک ایک افراد کو یا دو افراد کو کو نکلنا ہو وہ الگ الگ گاڑیاں نکالتے بجائے الگ الگ گاڑیاں نکالنے کے وہ ایک ہی گاڑی میں جا سکتے یا پھر وہ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ یا اس کا استعمال کر سکے تھ تاکہ یہاں پہ ہوا صاف رہے ہوا آلودہ نہ ہو
جی اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں بھی اس کی تعلیمات لے کے ہم جو کوڑا کچرا نک نکالتے ہیں جو صبح کھااک روب آتا ہے ان کے پاس دیجے لیکن دیکھا جائے تو جو ہمارے گھر والے ہیں ان کا کوڑا کچرا نکلتا ہے تو وہ وہ باہر جا کے جلا دیتے جس کی وجہ سے جو دھواں وغیرہ اس میں سے نکلتا ہے وہ آلود ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے ہماری
جیسے ہم پہلی کار ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ جو بھی کوڑا کچرا ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی نہیں پھینکتا ہے وہ آپ کو سڑک پہ نہیں ڈالتے ہیں وہ آپ
جی
ڈسٹ بنس ہوتے لگا کر ان میں ڈال سکتے ہیں اور ہمیں تعلیمی اداروں میں بھی یہ بات پہنچانی چاہیے کہ ہمیں آلودگی کو کم کرنا ہے اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے تاکہ لوگ محفوظ رہے ان بیماریوں سے
جی جی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہمیں باہر جانا ہے تو ہم غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گاڑیاں کرے مطلب مطلب جو ہم گاڑیاں یوز کرتے ہیں تو ان کا کم استعمال کریں زیادہ سے زیادہ اگر ہمیں ہو سکے سائیکل کا استعمال کرے یا پیدل چلیے جائے یا چلتے چلتے چلی جائے
جی اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کل پیڑ بہت جگہ کاٹے جاتے پیڑ نہیں کاٹنے پیڑ ہر جگہ پہ پیڑ لگانے ہیں تاکہ ہوا صاف
یہ سکھا سکتے ہیں کہ پیڑ لگائیے جس سے ہماری جی
جیسے کہ ہم گھر میں بھی کچھ پودے لگا سکتے ہیں جو ہوا کو صاف کرنے میں ہم مدد کرتے ہیں یا سانس لینے میں جو دشواری کھانسی وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی وہ کم ہو جاتی ہے ا اگر ہماری ہوا صاف رہتی ہے تو اس سے وہ کم رہتی ہے جیسے ہم دیکھیں تو دہلی میں پچھلی بار اے کیو آئی بہت بڑھ گیا تھا لیکن کشمیر میں تو بہت ہی صاف ہے پھر بھی لیکن ہم پھر بھی پولیوشن تو یہاں بھی ہے آلودگی یہاں بھی ہے لیکن اس کو ہم
لوگ یہاں پر اب زیادہ زیادہ کوڑا کچر باہر سڑکوں پہ ڈالتے جس وجہ سے اور وہہ زیادہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ وہ چلتے نہیں وہ سائیکلس کا یوز نہیں کرتے وہ گاڑیاں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ گاڑیاں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس وجہ سے یہاں پہ ماحول آلودہ ہو جا رہا ہے
جی ہم کو اس لیے جو بچے ہیں ہمارے گھر میں بزرگ ہیں یا مریضوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہوا ہمارے پاس آلودی آلودہ ہوا ہمارے آس پاس رہتی ہیں تو ان کو ا چیز سے سے بہت ہی پرابلم ہو جاتی ہے وہ اس چیز سے بیمار ہو جاتے ہیں کھانسنے لگ جاتے ہیں تو وہ چیز کنٹرول کرنے کے لیے ہم کو یہی چیزیں کرنی چاہیے درخت لگانے چاہیے آس پاس جو لوگ کوڑا کرکٹ گر سے سے باہر نکالتے ہیں وہ آس پاس جلا دیتے ہیں اس سے بھی ہوا آلودہ ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں- کم کرے یا صبح کھااک ر ہوب آ ہے ان کے پاس کوڑا کر کر دے دے تاکہ جیسے وہ گورنمنٹ نے صحیح کیا ہوگا اس چیز کو- اس کو ختم کرنے کو وہ اس طریقے سے وہ چیزیں ختم کرے- نہ کہ سڑکوں پہ لا کے جلا دے جی
اور اس آلودگی سے ہمارے ذہن پہ بھی بہت زیادہ گندا اثر پڑتا ہے- ہمارا صحت پہلے ہی خراب ہو جاتا ہے ہمارا ذہنی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے-
جی- جی آپ مجھے ایک سوال ہے آپ سے جو فضائل آلودگی ہے- اس سے بچاؤ کیوں ضروری ہے
سب سے پہلا پہلی بات جو میں بولوں گا اس پہ- اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں- کیونکہ ہمارا صحت پہلے ضروری ہوتا ہے ہمارا صحت خراب ہو رہا ہے اس سے اگر ہمارا صحت صحیح نہیں رہے گا- تو ہم ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے ماحول میں ا اگر ہم دیکھیں گے آج کل کے ماحول میں صحت بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے لوگوں کا اس کا سب سے اہمج وجوہات یہی ہے کہ ہم ماحول- کو آلودہ رکھتے ہیں-
جی- جو گاڑیوں سے پیدا ہونے والا دعا ہے نا وہ بھی بہت نقصان دایک ہے کیونکہ جو گاڑیاں ہیں آج کل بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے- تو جو گا کمپنیز گاڑیاں بناتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ال- ٹرپ گاڑی آز پ پرموٹ کرے
جی آپ بالکل صحیح بتا رہے آ ہمیں توجہ دینا چاہیے ہمیں اب رجوع کرنا چاہیے الیکٹرک گاڑیوں میں- کیونکہ اس سے ماحول ہمارا آلودہ نہیں ہو رہا ہے اس سے ہم جو- بھی دعا نکلتا ہے گاڑیوں سے وہ کم ہوتا- ان سے ان جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان سے دعا نہیں نکلتا ہے- اس سے ماحول پہ برا اثر نہیں پڑتا ہے تو ہمارا ماحول محفوظ رہ سکتا ہے-
جی- گاڑیوں کی باقاعدہ سروس- میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو گاڑیاں ہیں ہماری ان کی باقاعدہ سروس کروانی چاہیے تھی- تاکہ جو ان کے ایندھن سے دعاں نکلتا ہے وہ ماحول کو آلودہ نہ کرے-
ہاں آج کل کے جو لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں سروس نہیں کرواتے ہیں- وہ اپنی گاڑیاں وہ گندی ہی رکھتے ہے وہ اپنی گاڑیوں ٹھیک نہیں کرواتے وہ ان کو صاف نہیں رکھتے- اس وجہ سے بھی ماحول میں ان گاڑیوں سے بہت زیادہ- برا دھواں نکلتا ہے یا جو دھواں نکلتا ہے وہ زیادہ- نقصان دہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچا- پہنچتا ہے ہماری زندگی میں-
جی- جی- جی اور سنائیے گھر پہ آپ کے سب ٹھیک ہیں-
ہاں شکرداکاہ سب ٹھیک ہے بس اسی ماحول کی آلودگی کی وجہ سے- طبیعت ناساز رہتی ہے-
جی- جی- جی
ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول کو صاف رکھیں ہم آلودگی کو کم کریں تاکہ ہم- زندگی اپنی اچھے سے بسر کر سکے
جی جی بالکل میں آپ کی بات سے اہمیت رکھتا ہوں اور بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اس آلودگی پہ ماحول پہ ماحولیاتی آلودگی اس جی پہ امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اس بات میں
جی جی انشاء اللہ دوبارہ بات ہوگی کبھی
انشاء اللہ چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ